ہ
نیجل جی وال
ہ جی السلام جی بو السلام علیکم
کہاں رہ رہے ہیں جی اتنا بزی رہتے ہیں بتائیے
کیا کرے ذمواری بڑھیا سمے کے ساتھ جی کیا کریں
بکرا چاابے سے تو فرصت ہے نہیں آپ کو
نہ ارے تو سب دن کھائے ہیں توب کیا کریے گا اچھا
مرگوب خان کہہ رہا تھا کہ ہم آج گا بازار ہم
چابہ ہے مار گوب آ تو کا ہوں
اب ہمارا بھی صافسیی کر رہا ہے کہ ہم دیکنے گئے تھے کہ نیزول جی ب ا سے ہی چاہتے ہیں کہ نہیں ابھی فون کیا تھا تو
کہہ رہا ہے نا کہ دیکے کہ ایک دم ٹیم سات وہیں بیٹھل ہےا
ہم کو دیکھا ہے ہم کو دیکھا ہے ا
کہلے ہے صحیح بول رہے ہیں ابھی تک وہ نہیں ہے ٹیم س ہیں ہاں لیکن لیکن کہا کہ سات س ہم پیھے پیچھے گئے تھے ہو کن کے
ہوں ہ
ہوں ہ
آ وہ سب کا کر رہے ہیں
کیا کریں گے لائٹ وٹ نہیں ہے یار چھت پہ
کھانا پینا کھ کے چھت پر چڑھ گئے نا
تمنا لائٹ ہے گیا نہیں ہے دم خراب ہو گیا
ہوں ہ فلائٹ توینوں نہیں ہے جی ہم روڈ پر گھوم رہے ہیں کیا کریں
ہ دیکھیے گا سانپ بیچ نکل جاتا ہے بڑھیا سے ساپ دیکھ کے چلیےیا ن آپ کو چوک گیا تھا نا
ارے ہاں ماری اس دن تو بچیے گا یہاں والا روڈ ہوا بن رہا ہے جی پوکھرا والا ایکسیڈینٹ ہو بار بار ہو رہا تھا تون
ہلو
ہاں بتائیے
بول رہے ہیں کہ یہاں پوکھ رہا جو ا ایکسیڈینٹوا روڈ میں ہو رہا تھا فلائی اوور بن رہا ہے
آج کل وداک جی دیے تھے دھرنا وورنا پتا نہیں جھرنا ہونا
دائےک جی دارنا دے تھ تو ایشا سن الٹا پلٹا بول رہی تھی بدھک جی کے بارے میں کہ پہلے کہاں گئے تھے
یارے کہاں کیجیے گا یہ سب
مک منتری سنجیان میں لے لیے اپنا تب یہ آ رہے ہیں دھرنا دینے
ہاں
کافی کلام صحیح تھا دیکھے ایکسیڈینٹ ہوا م نے لگتا ہے کہ ایک مہینے میں چار گو تو ایکسیڈنٹ ہوئی ہے گیا ایک ڈیڑھ مہینے میں
اوررے ہاں ا ویسا جگہ ہے نا وہ پتاہ ہی نہیں چلتا ہے ادھر سے ادھر سے گاڑی ٹکر جاتا ہے
ارے ویسا بات نہیں ہے دیکھیے وہ پرشاسن کے رکھ دیا ہے
ہوں ہوں وہ بات صحیح ہے پرشاسن دیکنے میں ہے سے ا
پرسات نہیں مین ہے کہ دیکھیے پرشاسن کے رکھ دیا ہے اور پرشاسن ہے کہ بائک وال لگ کے ہیللمٹ تو ڈرائیونگ لائ
اہ میں گاڑی اسپیڈ کر دے رہا ہے
دیکھ کے گاڑی اسپیڈ کر دیا وہی میں سا ٹرک آیا تو ہڑبڑا گیا
ہاں
ا میں ہو جا رہا ہے تو دیکے کہ بیچ میں ایسا سنگھ آئی تھی لاسٹ یہ ایکسیڈینٹو ہو سکتا یہ پورا سب کباڑ کے بگ دیاں سے
ہوں وہ لیکن پورا کام کر رہی ہے کا
اس ایک بار میئر بن جاتی ہوں نا
ہوں مگر کام اچھا رہتا ہے
نہ اس کا بال نہ بچہ نہ کوئی نہیں ہے
یہ بات کایں کم کم ووٹ نہیں لے لیا ایک بار جان لو
کتنا پانچس پا پڑتا نا
اں کہاں سمجھ رہا ہے بنا پیسہ کڑی کے اپنا محنت کے دم پر پہلا بالبو اتا ووٹ لے لائے کم ہے کا
نہ وہ آبے والا سمے میں مئر بن جائے گی
ہوں
یہ تو ابھی ارنا شنکر مئر بنل ہے کہ کوئی ٹینڈر ایک دم سب اپنے آدمی کے کر رہا سب اپ آدمی کے ابھی یہ سب کا بھی ہنگامہ ہوا تھا
ہوں
سب آڈ پارس سب لائٹک ہے نا جی
لائٹ ہم ہمر لائٹ نہیں دیا دے دے دے د گوش
وارڈ وارڈ پارشد یہ سب دیکھیے ابھی یہ بورڈ کے سب بیٹھک تھا
آئ
وارڈ پارشد سب سب اپنا بیٹھک کیا تھا منمانی ٹینڈر کر رہی ہے روناا شنکر نا
ہاں
سب دارناہ پر بیٹھل تھے
کہ گے تو دانہ پر بیٹھے سے کچھ نہیں ہوگا یار کہوا
ہاں اس کا سیٹ تھوڑے گرے گا خوب ہو سکتا ہے تو ڈپٹی میئر کا
ہوں اس کو تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں آپ کو لائک کہ کہیں کہیں دباؤ بنا سکتا ہے لیکن کوئی مطلب نہیں ہے
ارے تو نہیں تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے
ہاں
ٹھیک ہے کر رہی ہے وہ سب دن دب دبا چل رہا ڈل ڈیں گے ڈبلو س اور ابھی وہ ہے کہ یہ سب سوچ رہے ہیں کہ ہم کما لے لے اھی وال کا ساؤن میں لگتا ہے
جھولا
جھولا وہ اپنا آدمی کروانے کے چکر میں ہے مئر ارونا شنکر اب ان لوگ لیتے تھے تو ان لوگ کا بھائی تھوڑا دقت لگ رہا ہے ابھی
ہوں
ر میں منوج سنگھ کھ بول نہیں رہے تو موج سنگ پر سے ہای ہو رہے ہیں
ہوں
بھائی وہ کال بولیں گے اب آپ لوگ کا کام ہے آپ لوگ کیجیے
ہوں
تو بول ہی لگتا ہے
وہ تو پیسہ پڑنا ہے جی بولی لگتا ہے ککنا کتنا دینا ہے
ہ اس کا بھی مدا اٹھل تھا سن تھ
ہاں
اب کہہ رہے تھے ابھی مرگوب جی نا
ہاں
نیاجل جی خالی کہ کے اور گماہ لا نتر ہاٹ نہیں لے کے جا رہے ہیں
ہاںرے یار پہلے اپنا کام دھے کے آدمی کی اکا کچھ کام نہیں ہے بس کہ دیے ہیں تو یہ یاد کی لیے ہے ہمر کا گ کام رہتا ہے یاد
کہ رہا ہے کہ صاحب کے بھی لے کے چلیں گے چپ کے چھٹی کروا دیں گے سنیچر کے
بڑی لکھا والا کہو چلو
کہ صاحب گڑیا لے کے آئ گے اور ج ہمن گڑیا بڑا دیں گے وہ میں خرچہ ہو ج گا
تو لے کے آب لا کہیں نا بھ چل کا دقت ہے
سب وہ مربوبے کھان کچ پا سک
ترجی محا ہوں
ہاں
کہیں کی گاڑیا بلا بولا ہی نا تورے جمہاؤ باقی ہو جاتی س
نہ ہم بول دیے کہ دھان روپ کے ایک مہینہ بعد جانا ہوگا تو جائیں گے ابھی نہیں جا پائیں گے
ہاں
ادھر بھی تو دیکنا ہے پیسہ کوڑی ہے وہ
بہت کام رہتا ہے یار ہم کا بتا
قانون ہم روپیں گے مان لیجیے پانچ دس ہزار روپیہ لگا کے کہ ہم ادھر چل جائیں گھومیں مربوبہ کے مرغوب کے کہاں ہے
یہاں وہاں سے روز ہ
بکرا کھانے گئے پیچھے پیچھے چلیے نا گیا
ہوں
صحی میں کھل ساتھ بیٹھ کے
ہمار سات نہ ہی گرانی سب س چا ہے
چج لی ہے نا
ہوں
اس کے بعات
فائنل نیوز ہے چاپ لیا
ہ
سب دن جانے کے لیے کج رہا تھا کا
آ
س دن جان کے لیے لے کھج رہا تھا
ہاں اب نہیں بولا کہ ہم نہیں گئے ہم کو لگا کہ سال ٹور تی ہم کہ کریں نہیں کرے چتاا پ ہم بیٹھے گ ہیں جوتا سا مارل تری لگ رہا تھا بتائیے نا
ہوں
اچھا تو یہ بتائیے
ہوں
کہ میں نے ابھی گھر ہی رہ رہے ہیں کہ کچھ کام دھانا کر رہے ہیں آ کہیں سے انکم وکم آ رہا انکم ونکم کروں تن منی آ رہا ہے جھانن ک اس طرو پائے گا
ابھی انکب کچھ نہیں آ رہا ہے انکم لگا رہے ہیں ج تو
ا
انکم کہیں سے نہیں آ رہا ہے انکم لگا رہے ہیں پیسہ
ارے بھیا تو آپ کو کچھ ہیلپ کرے دے رہے ہ مے
کا میں دے دیں گے بھیا
مان لیجیے بھیا کا دس سے پندرہ ہزار ملتا ہے نا مہینہ وہ اپنا باہر ڈوٹی کرتے ہیں تو ت دھان روپے ل نہیں دیں گے وہ
نہ نہیں ن مرتا ہے
سب اپنا ہ کاا کاروبار الگ ہے نا
نہیں ویسا کچھ نہیں ہے
ااںرے تو ان کا بھی مان لیجیے بیٹا بی سب ہیں تو ان لوگ ان کا بھی تو خرچہ ہے بچی نہیں رہا ہوا کرتے
ہاں ب کہ ہی نہیں ہ وہ گھر میں نک ہے کر
ایف آئی آر کروا لیے
ہوں
بوٹر ا خد ہے سدار سے
ہم کروا لییے ہیں کروا لییے آپ
ارے ہم آج گئے تھے ابو کے فوٹو نہیں تھا نا تو بولے کے نکلوا لیجے تو ابو دھیان نہیں دیتے ہیں دیکے رہے گاؤں میں چوٹ کانہ دکان ہے چھوٹا موٹا وہ سامان لینے چل گیا ہم سوچے کہ وہاں سے کھینچوا کے لائیں گے فوٹو
ہاں
ہاں یہ تو پوچھے تو کہ رہے ہیں کہ پیسہ بچ لو ج ہم کروائیے سولہ سو سدھاری کر دے دکان میں
تو چالیس روپئے ڈال دیتےے یار موبائل میں تو
ارے بھائی کہے کے مطلب وہ بتائیں گے ہمرا تبے نا
ہاں
بولے کہ ٹائموں نہیں ملا ہما یادوں نہیں پڑا گائے ا جلدی سے ارے من برسات کے موسم ہے نا کل بھیجیں گے ہی منظر حسین بھییرو
ہ
تو نہیں نکال دیجے
موبائلو میں کھیچ کے بھیج دینا منزر بھیھر نکل جائے گا فوٹو کا دقت جانا کا رور
ب تھے کھیچ کے بھیج دیں گے ارے ہم نیجوں میں دیکھ رہے تھے نا جو ایس آئی آر نہیں کروائے گا نا کچہری کا چک ر کٹت رہے گا تب وہ نہیں ہو پائے گا گنندو
ہوں
ہاں ایک رہے تھے ہم نیوز میں
اور جس کا ووٹر لسٹ نہیں ہے اس کا
تو اس تو نیاب سے بنے گا
ہاں
ابھی تو بنیا رہا ہے وہیں بیل او بی ایل او پاس کیکر نہیں ہے
ر دھرمدر بھیا کے وائف کے
اچھا ان کا نہیں ہے نا
ہاں
تو دھرمدر بھیا آپ گھر کے بغل کے ہے نا تو ت کو بولی ہے کہ ابھی یہ بی ایل او سمپرک کر لیں گے تو وہاں تو ہو جائے گا
نہیں ہو رہا ہے نا
آاں
نہیں ہو رہا ہے
ہو رہا ہے کسیے نہیں ہو رہا ہے ہم آج گئے تھے ہ نا فائائنلی نہیں بن پ رہا ہے تو آن لائن کرال کے بد نہیں ہو پا رہا ہے
ہ
ارے تو بڑا سمسیا ہے جی
ہوں
ہاں ہاں کہ کہ ہم بیٹھل تھے بی ایلو پاس ن تو ہم اپنا فم بھر رہے تھے خود سے
ہاں
تو تو پوچھا تو بولے نا
ہاں
ہ
ہاں
ہو جائے گا فارم دے رہے ہیں کون تو سٹین کر کے کہ کون تو فم تھا بولے کے اپر ابھر دیجیے ہو جائے گا
ہوں ہو نہیں رہا ہے اسسا کچھ دقت ہے اس میں
تب تو دکھتے ہے اس کا کہیں سے کوئی اپپائے نہیں ہے
ہ میں ابھی نہیں ہو رہا ہے پھر بعد میں تو ہوئی بھی کرے گا الگ سوردش
ارے نہ تو آن لائن بھی ہوتا ہے آن لائن ہم تو آن لائن بنوائے تھے
ہاں
اق بار
اب میں نے پہلے ہوتا تھا ابھی نہیں ہو رہا ہے
اچھا ا بھی نہیں ہو پاتا ہے نا
ہوں
ہی ہی ہاں تو کھانا وانا کھا لیے
ہوں
آ سب م خری ٹھیک ٹھاک ہے نا کہاں تو جا رہے ہیں
مش ا پیساب لگل گ
ہاں پلے ف لن گی